السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
میں تھا اب اوپر پہ اٹھا تھا میں ایک کمرے میں گول رول کر رہا تھا گول گول
آپ لیکن آپ لیکن اتنے گپتنو کسم سے
چوںون
یاار یار آپ نے
جی
آپ کو مجھے یہ ہوتا ہے آپ کو بولنا تھا نا دو و جوو
آپ نے مہربانی کر کے ایک براڈ بینڈ لگائیے گھر پہ
میں لگاؤں گی لیکن آپ کو بولنا تھا نا پہل یا آپ سوچو آپ کو بولنا تھا نا پہلے ڈاٹ بیجو
ہاں مجھے پتا ہے لیکن آپ کو آپ کو نا اچانک ہوتا ہے نیٹ گائے
ہاں یہ ہوتا ہے مجھے ورنہ کیا یہ ہوتا ہے
آپ کو کہاں میسج بھی ہوتی ہے آپ کو سنگل ٹکا رہی مجھے لگا ہے شاید اب نہیں جلے گا آپ کو اومپر سے کال کو ہوا تھا پہلے ہی ایک منٹ یہ کٹ بھی نہیں رہی تھی اب
عمر سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات میسج مجھے آئی تھی
اور کیا
پھر میں نے لاسٹ متا نا میں سیریس سچویشن میں تھی میں نے جلدی آف آن آف کیا
کال آائی
ہاں ورنہ کیا
ویسے ہے نا آپ مجھے بتانا مجھے مت نہ آتی ہے کبھی کال کیا
ن گیا تور را ک لو
سچ میں
سر سےے
ماریا سیدھے ماریا
س ہوگ د ہوتا ہاں ورن کیا بول رہی دروازہ کھولو
ہاں بتاؤ ابھی پال میری بہن کچھ بتا رہی ہے اس کو ٹی وی کنیکٹ کر کے دو پلیز
جی میں کیا بتاؤں بتائیے آپ کچھ
ا آ نے ٹی وی آن رھی ای میری بہن پ کوال ہے آپ کو پاس ہے
کیا
اس کو میں نے بولا نا میں وہ اس کو کیوں کیا ہے تم میرے کو اور اس میں تیری ریکارڈگ آ رہی ہے مجھ بول رہ مے ریکارڈنگ پھااب
ہوں
میں نے کہاں سےلا مجھے وہ غلط سے کو ہوا نا بولا نا میں نے اس کو غلطی سے وہ ہاں آپ میں نے اس کو بتایا چلو کوئی بات نہیں بعات میں بولوں گی
اچھا ٹھیک
ہاں جی یہ مجھے دیکھو نا یہ کیا بتا دی ہے مجھے اب ماریا دروازہ کھولو
ذرا اس کو بتاؤ یہ ڈھونڈ رہا ہے کھو کاا
درم آارے بتاؤ زرمارے بتاؤ
ا
میا اور بتائیے آپ
بس میں کیا یہ بتاؤں آپ بتائیے کچھ خاص
میں نا نکلتی ہوں وہ ٹائٹین گڑی ہے نا میں وہ لگا کے نکلتی ہوں وہ
ہاں
ہ
کیا بتاؤں آپ کو ہم غریب ہے نا جو اصل میں غریب ہوتا ہے نا وہ اپنی عادت سے غریب ہوتا ہے
ہاں ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آپ نے سچ میں لگائی کیا وہ
نہیں اب بھی لگائی میں سوچ رہی تھی میں لگاؤں گی پیپر کے ٹائم
ہوں ہاں پیپر کے ٹائم ٹھیک ہے اور جب آپ گھومنے وغیرہ جاتے ہو نا اس دن آگایا کرو آیا سمجھ
ٹھیک ہے مجھے بت ہے چھوٹا بھائی کیا بول رہا تھا بول رہا تھا تم نہ آتی ہو چیز پھر لگاتی ہی نہیں ہو گھر میں لگا کے رکھو نا یہ چیز
سچ تو پتاہ ہے پھر کیا فائدہ ان چیزوں کا
وہی وہی میں بھی سوچ رہی تھی جو میں نے آپ کو گفٹ کیا تھا آپ نگا کے ہی رکھتے ہو وہ ہے نا
کون سا گفٹ
وہ نا کیا محمولی صاحب مم صاحب مملی صاحب
کون سا گفٹ
وہ نہا کچھ لایا تھا گڑی شاید
اچھا
نہیں نہیں وہ آپ لگا کے رکھتے ہو
ہاں کبھی کبھی جب گھومنے وغیرہ گھر پہ کیا آپ ہی بتائیے گھر پہ میں کیا گاڑی لگاؤں آپ وہ بی اوبر سے بس سونے واہ سونے کی
ا اوپر سے وہ اوپر سے وہ عجیب ہے
آپ کی بھی کیا چوائس آپ کو بھی آپ کی بھی کیا چوائس ہے
میں تب تمہیں نہیں جانتی تھی
ہاں ہاں
مجھے لگا وہاں کے سائے سے ویسا ہی کلر لگاتے ہوں گے
کیا یار گولڈ
نہیں نہیں اب میں سوچ اب اب میں اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں نا ٹائیٹین کے آپ کو بلاؤں گی پھر سیم سیم ہوگا نا
جی نہیں آپ کو پتہ ہے اپنا آپ کے ایک کام کرو اپنا اب گاڑیوں کی کلیکشن ایک را گو آپ میںت نہ لگاتی بھی وہ ا
مجھے زیادہ پسند پرفیوم ہے جو آپ نے مجھے پرفیوم لا مجھے اتنی پسند ہے
کیا بتا رہی ہو
قسم سے
اچھا ٹھیک
مجھے بہت زیادہ پسند ہے میری جان آ جان آ جا سو جاک اس کو میں نے صبحان آیا آج
صبح
ہاں اس کو اور ہوئی ہے اصل میں جب تک یہ دن میں نہیں نہائے گی نا تب تک یہ کہاں بیٹھے گی
اچا مطلب ٹھنڈ ت ہی آ صبح ا اس دم نا
یہ کہم یہ وہیں سے بولتی ہے مجھے نہا ہوتا اب تک یہ نہیں مانے گی جب تک اس کو نہیں نہائیں گے
یہ تو اچھی عادت ہے میری طرح
ہاں ہاں ہر دن اگر یہ مطلب نائے گی نا مطلب روز نائے گی کسی دن یہ دو بار بھی نہائے گی لیکن دن میں نہانا ایک تو ہونا ہی ہونا چاہے اس کو
یہ تو اچھی عادت ہے کسم سے مجھے یہ عادت پسند ہے
مجھے کیا آا تھا میں مہینے میں ایک بار نہ آتے ہو
ہاں ہاں
ارے نہیں جب سے گرمی ہو گئی تب سے نا میں روز نہ آتی ہوں
مجھے پتاہ ہے کتنا روز پچھلی بار کب نہیں آیا تھا پرسوں
ہاں ہاں آپ کو کیسے پتا ہے ویسے بھی
آ نہیں تو پرسوں شاید صبح بولا تھا میں نے نہایا میں نہ ہ رہی تھی کچھ
ہاں ہاں ا پتا ہے میں آجبو والا پروجیکٹ کر رہی تھی
کون سا سا وہ
ارے نہیں مجھے وہزو کر کے چپ کرو
کوئی بات نہیں
وہ والا پروجیکٹ نا جو وہ بنانا تھا
آ کو پتہ ہے آپ نا آپ کو نا شاید دماغ نہیں ہے ایسی بات ہے کوئی بات نہیں چلیے کوئی بات نہیں
یہ تو کان ہو گیا ہے نا
بہت بڑا
ہاں ہاں ورنہ کیا آپ کو پتا ہے مجھے ب میں بتا رہی ہوں مجھے وہ زو کر کے ہے مجھے پہے نماز پڑھنی ہے ابھی کہاں پروجیکٹ بناؤں گی پروجیکٹ تو میں نماز کے بات بناؤں گی نا
چلیے جو ہو گیا سو ہو گ
ہاں انا کہ ٹھیک نہیں ہوگا پت ن
بس باگسم سے بگلور
آج اگر آ کو پ ہوگی یہ شارٹ ٹائم تک چلتا ہے لوگ نا صرف سبمٹ کرتے ہیں
چلیے آگے آپ کتنا بھروسہ ہے
ہاںاں یہی بات بھی صحیح ہے چلو آپ کیا کریں
اے پے نہیں
ا اس میں کیمرا ہے اس میں کیمرا ہے ک کھ میں
جی
اور آپ بت وہاں پہ کون ہے
نا مما تھی بول رہی تھی مجھے چاچی کے گھر بھی نا وہ کچھ بیمار تھی
اچھا اچھا مجھے بتاؤ کزن کی سرجری ہو گئی
ہاں وہ تو پاپا تو وہیں پہ
اس کو مطلب وہ آپ ٹھیک ہے
ہاں جی وہ آپ ٹھیک ہے اس کو شاید آج ہی چھٹی دیں گے یا کل
ہائے ہائے وہ بچاری دیکھو اتنی چھوٹی لڑکی کو سرجری
نہ اس کو نا یہ کیا بولتے ہیں اس کو ہوتی ہے نا وہ ٹانگ میں کیا بولتے ہیں اس کو کشمیری میں بولتے اس کو کیا تھا قبض وہی وہی ختم ہوئے تھے
ہم آب آب آ
ہاں جی اب اس کو وہی ڈالنے پڑے نئے
اچھا
ہاں جی
اب اس کو ریسٹ کرنا ہو کیا
میرے جو بھی فرینڈس ہیں نا مطلب جو بھی
ہاں
سب کو کہیں نہ کہیں لگے یہ مطلب نہا وہ اسٹکس
کون دسے
جن کوناا کشمیری میں بولتے ٹیب آ کو لگی ہے کبھی
مجھے
ہاں
ہاں سر میںا
قسم سے
مجھے آپ کو پتاہ ہے میں بتاؤں کہ آپ کو یہ اسٹوری میں جا رہی تھی ٹیوشن
ہاں
ایک گاڑی والا آیا اس نے مجھے سیدھے ستر بیٹک کر مارا
پھر اسی لیے آپ تھوڑا سا یہ ہو پاگل جیسی
کیا ہو گیا آپ کو پ مجھے تھوڑی سی اسٹیج اس کے پیچ سے آئی تھی
ہوں
آپ کو آئیے کبھی
نہیں فرینڈ سرکل میں ایسا بندہ ہوں نہ کبھی نہیں نہ مجھے کبھی زور سے لگی مجھے نا بس پرسوں ہوا تھا ایکسیڈنٹ پرسوں نہیں ہے ایک سال پہلے تب مجھے لگی تھی پہلی بار مجھے نہیں ورنا لگتی ہے اصل میں میںمتنا ہوں وہ جس کو نام وہ پریشانی ہوتی ہے پھر جیسا نا آپ کا وہ چھوٹا والا بھائی اس کو ہفتے میں اس کو ہفتے میں تین بار لگتی ہے
ورنہ کیا یہ اصل میں اسکوٹی اچھے سے نہیں چلاتے ہیں
آپ بولا نا میں نے دیکھا آپ لگے گی مجھے آپ کو ہے نا بری یہ نظر تیز
کس کوم
تو میںیں
ارے کیا ہو گیا آپ کو
دعا کرنا میرے لیے نماز میں یہ ٹھیک رہے ہمیشہ کیا ہو آپ کو
آپ کو آپ کو میں کیس لگتی ہوں جب میں نے مار کر دوپٹا لگاتی ہوں
ہاں تب مطلب میں سارا بھول جاتا ہوں
سشو ہے نا مجھے ابھی نماز پڑنی ہے اپنا ویڈیو کال کرنا ٹھیک ہے
نماز میں کون ویڈو کال کرت
مطلب نا مطلب ڈٹ پچا لگا نا مطلب نہا دپٹہ دپٹا کے ٹائم
ہاں جی
ٹھیک ہے
کیا
آپ نے بتایا نا کل ویسے دوپٹہ لگایا گ تھا میں نے ویسے ہی لگا کے رکھا تھا پھر آج
ہاں میں نے دیکھا تھا میں نے تو اس سے پہلے بھی آپ کو کال کی تھی آپ کو لگا گیا تھا ڈکتا
ہوں
جی جی
جی
اور بتائیے آپ
ہان کی ہیاانی کیمرہ کھلا
اچھا وہ
ہاں جی
ابھی اس کے بعد ہمارا لاسٹ پروجیکٹ ہے اس کے بعد اس کے بعد
مجھے سوہا بول رہی تھی مجھے کال کرنا
کیوں
پتا نہیں
کوئی بات نہیں اس کو بولنا چلے ہم بعد میں بات کرتے ٹھیک ہے
ہمم ہمم چلو چلو ٹھیک ہے ہاں